ی نانو
ہاں السلام علیکم
وعلیکم السلام سلیمیہں
اور
ٹھیک ہے اپنا بتائیے
میرا بھی ٹھیک ہے بہت دنوں بعد بہت دن بعد آپ کی آواز سننے کو ملی
جی جی جی تو اور بتائیے سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں ابو امی ٹھیک ہے نا بچے ٹھیک ہے نا
سب بالکل ٹھیک ہے
ہ
سب ٹھیک ہے ابو کا طبیعت پہلے سے بہتر ہے امی بھی ٹھیک ہے بچے چھوٹیوں خوب کھیل رہے ہیں آپ کے یہاں کیا حال ہے
ہمارے یہاں پہ سب اچھا اور کھیتی باڑی کا کام جو ہے نا تھوڑا بڑھ گیا ہے اس لیے بیےیاستے
اچھا اس بار گاؤں میں بارش کیسی ہوئی
اللہ کا شکر ہے اس بار سمے پہ بارش ہو گئی ہے کھیتوں میں دھان کی فصل جو ہے نا اچھی دکھائی دے رہی ہے کتنا لوگ بھی خوش ہیں
ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے پچھلے سال تو پانی کی کمی سے کافی نقصان ہوا تھا
ہوں ہ اس بار گاؤں کے لوگ جو ہے نا محنت خوب کیا ہے کئی لوگ جو ہے نئے طریقے سے کھیتی شرو کیا ہے کرنے کے لیے کچھ لوگ جو ہے سبزی کھیتی بھی بڑھا دیا ہے
ہمارے گاؤں میں بھی اب لوگ صرف دھان اور گیہوں پر نربھر نہیں ہیں کوئیٹ ٹماٹر اگا رہا ہے کوئی مرچ کوئی لوکی آمدنی بھی پہلے سے بہتر ہو رہی ہے جی
ہاں سلیم جی صحیح کہا آپ نے گاؤں کے نوجوان بھی جو ہے نا کھیتی میں دلچسپی لینے لگے ہیں پہلے سب شہر جانے کی سوچ رہے تھے
ا کچھ لوگ کھیتی کو بھی کاروبار کی طرف دیکھنے لگے ہیں
نہیں نہیں کر ہاں اگر صحیح طریقے سے کیے جائے تو کھیتی بھی اچھا بزنس بن سکتی ہے سپت
ہوں ہ ایسے گاؤں کے کافی لوگ جو ہیں نا حاجی صاحب رحمان چچا اقبال بھائی کیسے ہیں
سب ٹھیک ہے حاجی صاحب آج بھی مسجد کی ہر گتیویددیوں میں سب سے آگے رہتے ہیں رحمان چاچا بھی صبح صبح کھیت دیکھنے نکل جاتے ہیں اقبال بھائی نے تو ڈیری کا چھوٹا کام بھی شرو کر دیا ہے
ا اور بہت بڑھیا ہے گاؤں میں جو ہے نا لوگ مل جل کر کام کرتے ہیں نا بہت ترقی ہو سکتا ہے
بالکل بالکل ہمارے گاؤں کی سب سے اچھی بات یہی ہے کہ کسی گھر خوشی ہو یا پریشانی پورا گاؤں ساتھ کھڑا ہو رہتا ہے
کہاں جا رہے ہیں یہی تو اصلی دولت ہے شہر میں جو ہے نا پیسہ تو مل جاتا ہے لیکن گاؤں جیس کا اپناپن بہت کم ملتا ہے
صحیح کہا آپ نے لیکن آج کل کئی لڑکے شہر جا کر کاروبار بھی کر رہے ہیں
جی جی میں بھی جو ہوں نا یہی سوچ رہا ہوں اگر شہر میں کوئی چھوٹا بزنس شروع کیا جائے اور ساتھ میں گاؤں کی کھیتی یہ چلتی رہے تو دونوں طرف سے فائدہ ہو سکتا ہے
بالکل بالکل لیکن بجنس سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے شہر میں خرچ بھی بہت ہوتا ہے اور مقابلہ بھی
ہ ہ ا صحی بول رہے ہیں سلیم جی ہم سوچ رہے ہیں نا کہ گاؤں کا سد چابا دال چار سو چار سو کا تل اور تازی سببجیا جو ہے نا دھیرے دھیرے شہر میں
ہ ہ ہ واہ یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے آج کل لوگ سدھر گاؤں کی چیزیں زیادہ پسند کرتے ہیں
ہوں
ہوں
اگر پانچ دس کسان مل جائے نا تو کام جو ہے نا آسان ہو جائے گا
جی بالکل بالکل بہت پہلے تھوڑا چھوٹا شرع کریں گے پھر دھیرے دھیرے بڑھائیں گے شہر میں ایک چھوٹی دکان یا گودام بھی لیا جا سکتا ہے ہوں
شہر میں ایک چھوٹی دکان یا گودام بھی لیا جائے نا
جی
وہاں سے گاؤں کا سامان سھے گراہک تک پہنچ جائے گا
ب
بچلیوں کا خرچ بھی کم ہو جائے گا
آج کل لوگ ملاوٹ سے پریشان ہے اگر ہم صاف ستھرا کترا اور بھروسے مند سامان دیں گے تو گراہک اپنے آپ بن جائیں گے
ہ ہ جی ہاں ہمارے گاؤں کا چاول سرسوں کا تل رسی دال اور تازی سبزی شہر میں اچھی قیمت پر بک جاتی ہے
میں نے پچھلے مہینے شہر جا کر دیکھا تھا لوگ گاؤں کا سوود سامان ڈھونڈتے ہیں لیکن انہیں آسانی سے ملتی نہیں ہے
ہاں ہ ہوں پھر تو ہمیں اسی موکے کا فائدہ اٹھانا چاہیے نا یہ
ہوں ہوں
پہلے تھوڑا تھوڑا مال بھیجیں گے پھر اگر کام اچھا چلو تو بڑھا دیں گے ا کا
انشاء اللہ لیکن اس کے لیے کسانوں سے بھی بات کرنی ہوگی سب کا بھروسہ جتنا ضروری ہے
بالکل بالکل گاؤں کے لوگ جو ہے نا اگر ساتھ دیں گے تو کام آسان ہو جائے گا ہمارے یہاں لوگ جو ہیں نا محنتتی ہیں اور بس صحیح دشا کی ضرورت ہے ان لوگ کو
ویسے گاؤں میں اس بار دھان کی روپائی کیسی ہوئی
اچھی ہوئی ہے بارش سمے پر ہو گئی ہے اور کھیتوں میں جو ہے نا ہریالی چھا گئی ہے پورا ایک دم صبح جب کھیت کی طرف جاتے ہیں نا تو دل خوش ہو جاتا ہے
سچ کہا اپنے گاؤں کی ہوا کھیتوں کی خوشبو اور صبح کی ٹھنڈی بہار شہر میں کہاں ملتی ہے
ہوں ہ کولر فریج کی نماز کے بعد جو ہے نماز کے بعد جو ہے نا کھیت طرف نکل جائے نا تو پورا دن تازی ہوا ملتی رہتی ہے
ہمارے ابو بھی یہی کہتے ہیں کہ کھیتی میں صرف روزی کا ذریعہ نہیں بلکہ کی سکون بھی دیتی ہیں
صی بات تھا نی کھیتی کے کارن اگر تھوڑا بےروزگاری بھی ہو تو آمدنی اور بہتر ہو سکتی
میں سوچ رہا ہوں کہ شہر میں ایک چھوٹا سا کرانہ اور گاؤں میں آرگینک سامان کا کاؤنٹر کھول دیں
ہوں بہت اچھا رہے گا ساتھ میں مسالے شہد چنا سو اور گھر کا بنا اچار بھی رکھا جا سکتا ہے
واہ یہ تو بڑھیا سجھا ہے گاؤں کی عورتیں بھی اچار پاپڑ اور بڑی بناتی ہے ان کا سامان بھی بک جا سکتا ہے
ہوں جی ہاں اس سے جو ہے نا گاؤں کی بہن اور مہیلاؤں پ بھی کمائی بڑھے گی سب کو فائدہ ہوگا
آج کل سرار بھی چھوٹے کاروبار اور کسانوں کے لیے کئی یجنیں چلا رہا ہے چلا رہی ہے اگر جانکاری مل جائے تو مدد مل سکتی ہے
ہوں ہوں بالکل ہمیں پنچایت میں بھی جو ہے نا پوچھنا چاہیے کشی وباگ سے بھی سلا د کر کے کیا بولتا ہولو
ویسے گاؤں کے نوجوانوں کا کیا کر رہے ہیں آج کل
کچھ لوگ پڑھائی کر رہے ہیں کچھ لوگ نوکری کی تیار ہی اور کچھ کھیتی کے ساتھ ڈری اور پیٹرول کا کام شروع کر رہے ہیں پولٹری کا کام شرو کر رہے ہیں پیٹرول کانے
یہ دیکھ کر اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ صرف نوکری کے پیچھ نہیں بھاگ رہے ہیں بلکہ اپنا کام شرو کرنے کے بھی سوچ رہے ہیں
ہوں جی ہاں اگر محنت اور ایمانداری ہو نا تو چھوٹا کاروبار بھی ایک دن بڑا بن جاتا ہے
ان شاء اللہ ہماری بھی ارادہ یہی ہے کہ پہلے چھوٹا شروع کرے پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھے
ہاں ہ ہ اور سب سے بڑی بات ہے نا کہ گاؤں کا نام بھی روشن ہوگا اور لوگ کہیں گے نا کہ ہمارے گاؤں میں لڑکوں کی مل کر اچھا کام کیا ہے
ان شاء اللہ برکت دے اور نیک نیت کے ساتھ ہر کام آسان کرے
جی جی ارشا ہے سلیم بھائی ٹھیک ن ایک بات اور سوچ رہا تھا نا اگر ہم گاؤں کے کسانوں کی ایک چھوٹی سمتی بنا کر سات کام کریں گے تو شاید اور بھی اچھے نتیجے مل سکتے ہیں
آپ کا یہ سجاؤ مجھے بھی بہت پسند ہے اگر آپ اگر گاؤں کے کسان مل کر ایک چھوٹی سمتی بنا لے تو ہر کسی کو الگ الگ محنت نہیں کرنی پڑے گی
ہاں سلیم بھائی آپ کا یہ نم صحیح بات بولے بالکل کھیتی جو ہے نا
ہوں
سنبھالے گا کوئی مال اکٹھا کرے گا کوئی شہر تک پہنچانے کا کام کرے گا کو حساب کتاب دیکھے گا
اس سے ہر آدمی اپنی ذمہ داری اچھے سے نبھائیں گے اور کام بھی ویوستھت رہیں گے
ہ ہ جی ہاں سب سے ضروری بات ایمانداری ہی ہےگر سب صاف رہے گا تو لوگوں کا بھروسہ بنا رہے گا
صحی کہا اپ نے بھروسہ ہی کاروبار کی سب سے بڑی پنی ہے
ہاں ویسے آپ نے شہر میں کون کون سے بازار دیکھے ہیں
میں پچھلے مہینے منڈی اور کچھ کانہ مارکیٹ گیا تھا وہاں دیکھا کہ گاؤں کا سٹ سامان اچھی قیمت پر بکتی ہے
ہاں ہاں پھر تو ہمیں جلد ہی تیاری شروع کر دینی چاہیے
پہلے گاؤں کے کسانوں سے بیٹھ کر بات کریں گے سب کی رائے بھی ضروری ہے
ہ ہ ہ اگر دس کسان بھی سات آ جائے نا تو شروعات تو اچھی ہو جائے گی
اور گاؤں کے نوجوانوں کو بھی جوڑنا چاہیے اس سے انہیں روزگار ملے گا اور باہر جانے کی مجبوری بھی کم ہوگی
جی ہاں آج کل بہت سے لڑکے جو ہے نا شہر میں چھوٹی چھوٹی نوکری کر رہے ہیں اگر اپنے گاؤں میں ہی اچھی آمدانی